السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور جناب کیا حال ہیں
ہاں
ہلو ہاں بڑھیا اللہ کا شکر ہے آپ اپنی سنائیے
بس الحمد للہ ہم بھی ٹھیک ہیں
اچھا اچھا اچھا اچھا وہ ہاں سب سب بڑھیا ہیں بچے بھی ٹھیک ہیں بھاابھی بھی صحیح ہیں آ ایڈمیشن کرانے لڑکے کا ایڈمیشن نہیں ہوا ہے ابھی اس کا داغ الہ کرانی ایک مدرسے میں اسکول میں اس کا مدرسے میں داخلہ کرا کر پھر فری ہوں گے ہم اور سنائیے آپ کے بچوں کو ہو گیا داخلہ ہ ہلو ہلو ہلو
جی آواز کیا آ رہ ہے
بہت کم آ رہی دور کر لیا کیا مائک لگا لیا کیا کر لیا ایئر فون لگا لی
میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بچے تو کاف پڑے ہو گئے ہوں گے ماشاء اللہ
بچے بڑے ہو گئے ماشاء اللہ اب ان کا داخلہ کرانی ہے مدرسے میں پاس کے تو تھوڑا سا کافی مہنگی کتابیں وتابیں مل رہی ہیں اور ایڈمیشن فیس بھی کافی جا رہی ہے تو اس چیز پہ کسی کا کوئی دھیان ہی نہیں ہے کہ کم کرائیں کی کرائیں لوگ پریشان ہیں
ی مطلب کوئی آن لائن کام آپ نے مطلب
ہاں وہ حضرت آپ کہہ رہے تھے آن لائن کے لیے کام کے لیے تو آپ نے کچھ بتایا نہیں ہمیں
ہاں ہاں مجھے بھی ایک آن لائن کام ملا ہے تو میں آپ کو ان شاء اللہ بتاؤں گا ٹھیک ہے اور آپ وہ کریں تو آپ کی بھی اچھا شیو ہاں سے
الحمد للہ عمین آمین آمین الحمد للہ بتانہیں ہم ضرور کریں گے
آپ رش کو کریں ان شاء اللہ
بالکل بالکل انشاء اللہ کریں گے کریں گے آپ بتائیں بھی تو
کام ایسا ہے کہ آپ پ کوئی پیسہ بھی نہیں مگے گا وہاںپی
جی جی ہاں پھر ایسا نہیں ہو دھوکا دھوکا نہیں ہونا چاہیے نا کوئی بھی کام ہو دوکا نہیں ہونا چاہے
نہیں خیر وہ تو خیر ہم اس پہ
جی ہاں تو آپ کر سکتے ہو بھروسہ حضرت تو ہم بھی بھروسہ کر سکتے ت ہے نا بھروسہ ہی ایک چیز ہے اچھی ہے جی ہاں ہ بالکل بالکل کر سکتے جی حضرت جب آپ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے شروع کر دیا کیاب بزنس
ہاں میں تو اسٹارٹ کر دیا ہوں بقی بس کر رہا ہوں ٹرائی کر رہا ہوں اللہ مالک ہے
نظر میں آ رہا بہت بڑھیا اگر کرو تو بتانا ٹھیک ہے وہ چٹائی کا اور تیل کا یہ بزنس بہت چل رہا ہے تو اگر کرو تو بتانا ہاں ہاں
ہول سیل میں بزنس چلے گا وہ بہت بڑھیا ہے اور گراہک بھی اس میں آتے ہیں اچھے ٹھیک ہے وہ ہمارے بھائی صاحب جیسے تو گراہک بہت بھوکے ہیں وہ بہت اچھے سے پکڑتے ہیں ہر چیز آپ بھائی صاحب کو تو جانتے ہی ہے نا ہیلو
جی جی
جی تو اگر آپ کریں بجنس تو بتا دیں میں آپ کو شروع کروا دوں گا
نہیں مول ایک آن لائن وہ جگہ ملا ہے کام کرنے کا تو میں اس پہ دیکھ رہا ہوں کر رہا ہوں
آن لائن کرنا چاہتا ہوں آپ آپ کرنے شروع اور پھر مجھے بھی کر ہے الحمد للہ
نہیں میں تو کر رہا ہوں میں تو شروع کر دیا ہے الحمد للہ اللہ کے اللہ کا شکر ہے کہ میں
اچھا اچھا کر دیا کر دیا اور ہم بھی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہےضر
جی جی میں آپ کو بھی بتاؤں گا آپ کی رہے ہیں اور آپ بھی اپنی کمائی کا ذریعہ بنائے ہوتے
بالکل بالکل بالکل ذریعہ تو ہم بنانا چاہتے ہیں پارٹ ٹائم کا اور جب جریہ بن جائے گا تو ماشاء اللہ تھوڑا بہت پیسہ آئے گا یہ بچوں کی تربیت اس میں لگ جائے گا ہے نا بھائی
جی جی جی بچوں کی تربیت تو پہلے ہے
جی جی آپ کے بچوں کے داخلے ہو گئے
جی میر بچوں کے داخلے ہوئے ہیں
جی جی کیا بچے ہیں آپ کے
الحمد للہ میری دو بیٹی ہیںضر
اچھا اچھا اچھا اور لڑکا نہیں ہے
نہیں الحمد للہ کا شکر ہے پیٹٹی بھی لڑکوں سے کم تھوڑی ہوتی ہے ہیںیار
ہاں بالکل بالکل بالکل بالکل اس طریقے سے تربیت کی جائے تو بیٹیاں بھی بہت اچھی ہیں ماشاء اللہ اور آپ کی جو وائف ہے وہ ایک ہی ہے دو ہیں
ایک یہ ایک یہ کرنا چاہتے ہیں آپ کے اور
میری بیگم ایک
اچھا اچھا اچھا سونا ہے ہم نے حضرت آپ آپ کہہ رہے ہیں دوسرے نکاح کے لیے نکاح کرنا تو جائج ہے بھائی
نہیں نہیں یہ غلط سنا ہے اپنا طرف
جی جی جی جی تو میں نے میں نے سنا حضرت کے لیے تیار ہیں الحمد للہ بےشک تو میں نے سوچا چلو دیکھتے ہیں پھر اب آپ منع کر رہے ہو تو میں ہوں تو میں نے غلط سن لیا پھر
نہیں ایسی کوئی بات نہیں آپ دو دو بی بیی بھی رکھ سکتے ہیں کوئی دقت نہیں ہے اس میں جی
لیے آج کا اتنا مہنگا ہے آج کا دور آج ٹائم اتنا مہنگائی کا ہے کہ
ہاں آج کے دور میں ہاں ارے ایک ہی بیوی ایک ہی بیوی بہت ترریف پڑتی ہے آدمی کو اس مہنگائی میں بہت زیادہ
ہاں
یہ ہے بس دو ہو تین جرا صحیح رہتا ہے تھوڑا ہل مل کے
صحی کچھ نہیں رہتا ہے اللہ تعالی بس ہم کو صحیح سلامت رکھے
بچے زیادہ ہو جاتے ہیں دو بیویوں سے ہے نا یہ چکر ہے اور ویسے بھی اگر ایک گھر پہ رہ رہی ہے تو ایک کو ساتھ لے گئے تو اس میں بھی اچھا لگتا ہے ہے نا
نہیں آج کل دیکھیے مہنگائی کا دور چل رہا ہے مہنگائی کے دور میں زیادہ بچے کرنا
جی جی وہ نہیں نہیں نہیں حضرت ب اب دیکھو اللہ کی دین ہے اللہ تعالی جس بچے کو دنیا میں لائے گا اس کی روز کا انتظام اللہ پاک ہی کرتا
اللہ تعالی بیچتا ہے تو اس کا کاام پہلے کر
جی آپ اور ہم کھلانے والے کون ہوتے ہیں وہ تو اللہ کھلاتا ہے جس بچ بچوں کو بھیجے گا
اللہ جس کو بھیجتا ہے تو اس کا بیس اس کے حصے کا پہل بیس ہے
ساتھ میں بھیجتا ٹھیک ہے کوئی بھی جیسے مہمان اتا ہے اپنی تمہارے گھر شریعت کے مطابق اللہ تعالی وہ مہمان اپنے رزک اپنے گھر پر ساتھ لے کے جاتا ہے جہاں بھی مہمان نک آنے جاتا ت میزبان کیا
ٹھیک ہے
جی
تو ابھی آپ کیا جی ہاں ہاں ہاں ب شک دی ش دی ش دی شک
کچھ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ مہمان آ گئے کہ خرچہ ہوگا کہ بوجھ ہو گیا نہیں نہیں وہ کے حصے کا اپنے ساتھ لے کر آتا
جی بالکل ساتھ لے کر اتے ہیں یہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اسی لیے مہمان آئے ہمارے نبی کی سنت ہے اسے اخلاق سے محبت سے پیار سے پکڑے اس کی کاطرک تواجو کریں جس لائے آپ ہیں محبت سے کھلائیں م مہ مان کو دیک کے خوش ہو جائے
اگر ہم چٹنی روٹی بھی ہم لائق اگر محبت سے پیار تو اس کو چنی روٹی بھی کلائی دی ہے جچھ
با خلوص ہونا چاہیے جی جی جی بالکل بالکل وہ محم وسام
اور ہم مرک مسللم اگر ان کے آگے رکھیں اور ہم ٹھیک سے ان سے بات نہ کریں مہمان نوازی نہ کریں تو وہ پھر وہ بےیکار ہے م مسلم
سنت کے خلاف ہے وہ
کوئی بھی کام کرنا چاہیے ہم لوگوں کو الحمد للہ سنت کے ذریعے فرض تو ادا ہوت کرنا ہی کرنا ہے سنت پہ چلنا چاہیے ہے نا ہر چھوٹی سے چھوٹی سنت ادا کرنا چاہیے ہے نا بس یہی ہمارا ایمان ہے اللہ پہ یقین رکھنا اس سے ایک ماننا اس کے صفا کوئی نہیں ہے سمجھ گئے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے شریعت میں یہ بہت اہم ہوتی ہے اور سنائیے حضرت کیسا لگا ہم سے بات کر کے جی
نہیں حضرت تو اچھا لگا آپ سے بات کریں کے کافی دن بعد آپ سے بات ہو رہی ہے تو میں نے بولا پوچھا کہ چلو آپ سے بات کی جائے کال کیا جائے اور اتفاق سے آپ نے بھی فون اٹھا لیا
جی جی جی
اچھی بات ہو گئی
جی جی جی بہت بڑھیا ماشاء اللہ آپ سے آپ نے فون کر لیا میں بہت بڑھیا
آپ بھی کرتے رہا کریں حضرت
بالکل اب کریں گے اب ہماری اب ہماری آپ کی دوست ہوئی ہے آپ کی بیوی کے لیے ہم نے گفٹ بھی لے لیا ماشاء اللہ الحمد للہ وہ بھی بھیٹ کریں گے دیں گے اور بڑھیا ہے سب کچھ ٹھیک ہے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے آرام سے کام کرو اور آپ چاہیں کہیں بھی رہو ہے نا ضروری نہیں بیوی کو ساتھ ہی رکھو خوش رہو کہیں بھی رہو ہے نا بھائی پیسہ کماؤ اپنا تجارت کرو بزنس کرو کچھ بھی کرو ہے نا جائ یہ کام کرو اللہ اللہ کا شکر جی جی ہاں آن لائن کرو کام جائج بس جی جی جی جائز پیسہ ہونا چاہیے کوئی بھی ہو آرام کمائی بچوں کو نہیں کھلانا چاہیے ایک لوگ کما بھی حرام کا بچوں کو تو منہ میں نہیں جانا چاہیے آرام کے پاس
بے شک بے شک بے شک بےشک آرام کی کمائی کھلاؤ گے تو پھر بچے بھی ویسے ہی بنیں گے پھر ان کی تربیت ٹھیک سے نہیں ہو پائی
جی بالکل صحیح کہا صحیح کہ صحیح کہا
اچھا لگا انشاء اللہ پھر بات کرتے ہیں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ کاٹ دیا کرو حضر تو در اچھا آپ بھول جاتے ہو
جی
آف